ہلو السلام علیکم جناب
وعلیکم السلام بھائی جان بھائی جان آواز کسی نہیں آ رہی آپ کی
پتا نہیں بھائی جناب آ رہی ہے کیا
اب تو ہاری کے لی نہیں پسٹ میں نہیں آئی تے بھائی
ہ ج ر آاب باری سید آواز اور جناب کھانا وانا ہو گیا
جنا آپ کھانے کی تو کیا بتاؤں آپ کو پتاہ ہے صحی بھائی آج تو کیا دوایا ہے جناب
ہاں جناب ہم بھی کھا رہے تھے ہمیں بھی بھوک لگی تو ہمیں ابھی ابھی رات کو کھانا پکایا اور ابھی کھا کھو گیا لیٹے ہیں تشریف لے رہے ہیں ا بستر پرھر
ب تو آلو کے پراٹھے پکائے تھے تو اور بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پکایا جناب السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک ہو
بڑھیا ہے جناب اچھا آلو کے پراٹھے بھی صحیح ہے صحت کے لیے لیکن زیادہ کھانے سے صحت ب گڑ ہے جناب
ارے چلا آپ بھی نہیں کیا کہ دے ج میری سمج ہی نہیں آیا
جنابی کیا آلو کے پراٹھے زیادہ کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے جناب زیادہ آلو کے پراٹھے کاؤ گے تو صحت بگڑے گی
ایک اب آج پہلی بار ملے ہیی کمرہ چوڑ جب سے آلو کراٹے
لیکن جناب بھراٹے تو ریفائنڈ کے پررانڈے تو آپ روز ہی کھ رہے ہو نا جناب
ارے وہے ارے جناباں یہاں بھی ایک پراؤنڈ تو گھی کا بنا لیا تھا میں نے میری بات سنو ارے جو سارے کیسے بنات تھا گھی نب جا پ ڈبا وہ میں پھر میں نے سجا
اتنا اتنا کمتا گیا جنا
فکس
جناب آواز کٹ رہی ہے جناب آواز کٹ رہی ہے
نہیں تو کیا جناب
یہ آواز کیسے کٹ رہی ہے جناب آپ کی؟ ہاں اب آ رہی ہے آ رہی ہے
ہ وہ نیٹرو کماتے ہیں جنا پیا
ہاں تھوڑی آواز کٹ رہی ہے ورنہ پروابلم ہو جائے گی جناب آپ کو پتہ ہے
جبھی تم ک ٹھ
ارے جناب ارے جناب یہ آواز کٹ رہی ہے جناب مجھے لگتا ہے دقت کرے گی بیچ میں
ابھی بھی کٹ رہی ہےو جناب ہلو
ہاں جنااب آواز کٹ رہی ہے جناب آواز کٹ رہی ہے جناب
اور اب جناب ہلو
آپ صحیح آ رہی ہے
مطلب کچن میں کچن میں جا ہی نہیں سکتے جناب میںبا السلام علیکم
ابھی کہاں پہ ہو جناب آپ
ارے ادھر ہوں میں باہر ہی پڑھا ہوں بیڈ بھر کچن میں جانے سے آواز کرتی ہے جناب یار
ہاں وہی تو جناب آواز کٹ جائے گی تو پھر دقت ہو جائے گی اپنے جناب انشاء اللہ
تو جناب وہ مرغا سمجھ نہیں پا رہا جناب مرغا سمجھ نہیں پا رہا مطلب چیزوں کو
جناب یہیای کریں
کے چکر میں آپ
ہم نے نہیں کی جناب اس سے ہاں جناب ہم نے چھوڑ دییا اب اس سے ہم نے نہیں کی اور اب صبح ہم اس کے دوست سے بھی کر لیں گے جناب پھر ہم اپنا کام ہو جائے گا
ارے تو جناب میں نے پہلے ہی ت بتا دیا تھا جب
جنا میں آواز
مب ہلو جناب ہلو ہلو ہلو آ ن جناب ہلو
ہاں آب آ رہی ہے جناب
ت جناب ابج
و رہی ہے
ٹھیک ہے ہم بولتا نہیں جو خ س جناب اللہذا
ہاں
مے میں نے پہلے سے سمجا دیے تھا یہ چیز میں نے کا سب آپ تو فری ہو اب اگر ہمیں آپ دو گے تو ہم انہوں نے پہلے بولا تھا کہ میری میرے مطلب دوست کا ایک دکان ہے اس دکان کے کام کو پانچ کام ہے پانچ کام کو پورا کراتے م جناب کروں گا کر کروں گا اتنے میں ٹال جاتا کو میں نے اپنی جو موسی تھی خالی س ان سے بھی بولا تھا میں نے یار یہ کام اس سے نہیں ہوں گے ان سے م ا میں تو بس اتنے سے کروا دو میرا گھر چل جائے باہر چل جائے اور دکان تک نہیں جاؤں آٹھ بجے تک تو مطلب اس لیے پھر میرے سے بھی منع کر دیتا پھر بھی انہوں نے نا ایک بولا کہ دو تو کر دینا ار دو دکانیں مارکیٹ میں اس کو پورا کرا دینا م کرا دوں گا جناب یاد پھر اس چکر میں جناب میں انہوں نے پھر صبح نمبر دیے تھے جو میرے کال آیا تھا جناب مارکیٹ میں آ جانا ہے دس بجے یہ کرانا ہے تو پھر میں نے بھی کہا کہ بھیا کرو پ بھ کی مطلب آئے تھے پھر اس میں کام ی میرے سے تو پھر آپ کے نمبر دے دیے انہوں نے پھر آپ سے کیا ہوگا کال تو اسی لیے تھا جناب
ہاں جنا لیکن میں اب آگے اسوالے سے نہیں کروں گا جناب اس والالے سے ہی کروں گا تاک یہی کیونکہ اس سے میرے چار تو چار کیا نام ہے سوئیاں تو خالی تھی میں نے تو ابھی باقی اور ہاں جی ابھی پانچ سو وہیا اور لے لوں گا
نہیں تو کیاتا ہ
پھر میرا جائے گا جا کے جان فری و جناب میں پریشان ہو گیا جذرا ایک دن میں ہے
اب یار جناب کیا کرے ابھی تو کرنا ہی پڑے گا پر کو کچھ نہ کچھ اور کریں گے نہیں تو پھر اپنے اس کے مولانا عبدال رام کے نمبر کو کر کے اس سے کر لیں گے جنا پھر اپن اپن کو تو یہ تیس کر کے پھر رام رام السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک ہو
کہ رہے سر جناب تو ہم آگے اور کچھ نیا دیکھیں گے
ہاں سمپل سا دیکھ لیں گے جناب ایسا کریں گے نہیں تو تھوڑا بہت تو خالی جان سے خالا جان سے کر لیں گے اس کے بعد میں بچا کچا جو نوتا بچے گا تو پھر اگر ان سے بھی تھوڑا کم ہو پائے گا تو پھر اپنے خالہ جان سے کر لیں گے اور خالہ جان سے نہیں تو پھر مطلب کر لیں گے کسی بھی کر کے کیونک آپ کو فائدہ دیکھنا ہے نا کہ خالہ جان کی طرف فائدہ دیکھنا ہے اپن کو نا تو پھر ایسا کر لیں گے آپ چنتا نہ کرے جناب آپ کو کروا دیں گے والا
ہاں جناب آپ جہاں کے جہاں ہو جائے ہے داری چک جائے گی جناب
ہاں وہ نہیں تو کیا ہے نا میں سمجھ سکتا ہوں
آج آپ کو خالی جان سے کر لینا چاہے تھا یار آپ نے
جناب ہم نے میسج کیا تھا ان کے نیٹ ورک پروابلم
نیٹ بند ا رہا تھا مطلب وہ کو نہیں ہے نہ خالہ گھر پر نہیں ہےنا اس لیےنیٹ پرابلم آ رہی ہے
ہاں تو جناب اس کیسے کرتے ہیں پھر ہم بات ہاں وہی جناب ہم کل ہی ہو پائے گی اب وہ تو
ہاں وہ جو کل انتم نہیں سمجھ گئے مان کے چلو جناب آپ کر ہی دینا سب کچھ جو بھی کرنا ہے جو آپ کو
بالکل جناب ہم کل ہی کریں گے ان سے
نہیں تو کیا آپ کل کے علاوہ جناب دینوں کو برباد نہ کریں آپ آپ بول رہے جس حساب سے تو آپ کو کو پریشان نہ
ہاں وہی جناب کطب کطب خھانا بھی چ فوٹ رہا ہے اس وجہ سے اور کیا فالتو ہی پیسے جائیں گے ورنہ اس کے قطب خانہ تو چھوٹ رہا ہے ب جناب پ پیپر بھی آ گیا جناب ہمارے
نام نہیں تو کیا
اس کا امتحان اس کے ہاں جناب
کیا ہو گیا جناب آپ کیا بول رہے ہو
آواز کٹ رہی
ہلو آواز آ رہی ہے جناب
کی وجہ سے جناب ہاں ا رہی ہے جناب
کہوں کہوں
امتحان کی تیاری نہیں ہو پا رہی جناب اس کی وجہ سے
ہاں جناب آپ اامتحان کی تیاری کرو اور میں جناب ہی بول رہا فونٹا
آواز کٹ رہی ہے جناب آپ کی آواز کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے جناب آپ کی پھر
ہاں جناب آ پھر نیٹ
ارے میں نے کیا نا پہے میرا خود نیٹ چلا لیا میں سوچ رہا تھا کچن میں جاؤں گا کچن میں تو گیا نہیں پھر ادھر ہی آ گیا جناب باہر جا رہا ہوں میں آپ کے چکر میں آ رہی ہے نا بڑھیا ہلو ارے جناب اکیلا ہوں میں چھت پہ نہیں جاؤں گا یار اب دوبارہ آ گیارے میں یہ بول رہا تھا میں فون بھی ارے نہیں پھر بھی میں نہیں جانا مطلب جناب میرے تھوڑا ایسے مطلب دھ گرم کرنا تھا ج اس پھر آؤںا ہا میں مزہ نہیں آتا پھر
جناب آپ یہیں سے دودھ پی کے گئے تھے آج پھر وہیں دودھ پیرے جناب یہ کیا طریقہ ہے
ارے جناب میری بات سنی نہیں آپ نے سنو دوسے میری بات یں وہاں سے سے وہاں سے آ رہا تھا نا دادا باڑی سے ار ن لی سوری پر میں ادھر سے اپنی جگہ سے آ رہا تھا جناب تو میں آ رہا تھا تو کیا ہو گیا جناب پیٹرول کم ختم ہو گیا اس کا
اچھا پھر
اور فون لگایا آپ کا تو سویچو بتا رہا جناب
اچھا جناب میرے کو پتا نہیں میں شاید نی
ابھی نا پھر پھر آپ کے فون ب کا کاا جان کے فون لگے کا پہلے میں نے نا مطلب کیا کیا کہ مطلب ایک بار وی د اسارٹ ہو گئی پھری جیسے جیسے آلو آو والے ہیں نا وہاں لیاا اور انہوں نے انہوں نے بولا کہ آن لائن پیمنٹیں لیں گے
پھر
اب کیس میرے ساتھ جسے تیسے دیکھ نا تو بٹوے کے پیچھے اس میں پچاس روپے مل گیے موبائل کے پیچھے جناب پھر پچاساٹ روپئے مے پھر پچاساٹ روپئے کا ڈایا بھیا ڈالو پھر اس کے بع میں اس نے بولا کہ یار پہے میں نے آن لائن کری تھی اس کیو آر پی جو ہوئی نہیں تھی مطلب جناب السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو دیکھو سر روانہ جناب آٹومیٹک جو پیسے بھی ہوگئے وہ میرے سامنے بچ گیا آپ کے پیسے ہو چکے ہیں اس پہ اور نہیں تو جناب میں وہاں سے ٹک دے کے نکل ہی رہا تھا اگر وہ آواز نہیں آتی تو وہ میرے پیسے فالٹ بھی جاتے ہیں وہ بھی جاتے مجھے پتتا بھی نہیں چلتا پھر گھر آگ پتا چلتا ہے کہ جناب وہ تو پیسے ہوگئے
ہو رہے جناب آپ کی قسمت صحیح نکلی ہے جناب
ہاں جو ن میں نے جسے ٹک دیا نا ویسے ہی پتتا لگ گیا ادھر آواز آ گی ڈیڑھ سو روپے ا ایک سو دس روپے ہو چکے ہیں اب میں نے آن لائن دیکھا ت ب وہ گیا تو آپ تو ایسے لط کر رہے تھے ابھی ہو جاتی تو کیا ہوتا ارے نہیںیار بھائی ہم آپ کو پتا کر رہ تھے کیے پتا کرتے آپ کو یار پھر نا ساٹھ روپئے کا لگ ڈلایا پھر ایک سو دس روپئے کلو ڈلایا جو آ تو جناب مانو لمبا پل گیا جناب آ ہ
ب بڑھیا ہے جناب آپ کی قسمت اچھی نکلی
ہاں نہیںی تو گ خود آفیس ہے ن اا
جناب کس میں لگاؤں وہ پہ
لگا دو واپسرا
خدافظ
ج